وسلام اور کیسے ہے سب سب ٹھیک ہے سب کہہ رہے سر
ہاں سب کہہ رہے تھ اور بتائیے
ہم بھی ٹھیک ہے اور کیا چل رہا ہے
اور کچھ نہیں ایسے ہی بیٹھا تھا میں
آ ابھی تو بہت شادی کا سیزن چل رہا ہے بہت اچھا رہا اور آپ کے گھر کہیں شادی ہو رہی ہے
ہاں ابھی تو ہو رہی ہے میوزک کی آواز آ رہی ہے ڈی جے وغیرہ کی یہ تو
ہاں مری ادھر پ ہوئی وہی باراتی نکل رہا ہے کہیں کہیں ریچس
شادی کا سیزن تو یہاں چلا گیا ایک دو مہینے پہلے شادی ت در تو
ہ ادھر مطلب مطلب رہتا ہے ہاں اسی ٹائم کا تو بہت اچھا لگتا ہے وہی شادی کا سیزن کہیں رشتے دار پریوار میں کہیں آس پڑوس میں ہو رہا ہے جانے میں بہت مزہ آتا ہے شادیوں میں
ہر ایک دو دن میں کسی نہ کسی کے یہاں کی شادی پہچان والوں کے یہاں شادی رہتی تھی
ہوں لیکن وہی ہے نا کہ جیسے بہت گرمی میں اچھا نہیں لگتا شادی کیا کپڑے سب پہن نہیں پاؤ اتنا گرمی لگے گا اے سی کے نیچے رہنے کا من کرتا ہے صرف توی بات ہے ٹھنڈی میں شادی اچھی لگتی ہے
ٹھنڈ میں شادی بھی اچھی لگتی ہے اورر یہ ابھی ایک موسم ہو گیا برسات کا موسم اس ٹائم تو بالکل نہیں اچھی لگتی
نہیں تو اس ٹائم کیا ہاں
جاؤ بارش ہو گئی اگر آپ نے کوئی گارڈن بک کر رکھا ہے یا تو ہوٹل بھی بک کر رکھا ہے تب بھی پروابلم ہوتی ہے ہوٹل میں پورا کیچڑ کیچڑ ہو جاتا ہے سب لوگ اندر آ ہیں اور پھر گارڈن میں تو اور بارش اگر ٹینٹ وغیرہ آپ کا شٹر وغیرہ کیا کہتے ہیں اس کو شٹر ہی کہتے ہیں نا پین آپ وہ
جی جی
وہ نہیں لگا ہوا ہے تو پھر آپ کا پورا خراب ہو جائے گا شادی کا وہ میرا ایک دوست تھا شادی میں میں گیا تھا جبک بارش کا موسم بھی نہیں تھا لیکن اسی دن سے بارش ہونا شروع کی ہوئی تھی کہ مطلب اس کی شادی تھی تو اس کی شادی میں بہت بارش ہوئی تھی
تو یہی ہے نا مطلب بارش کے ٹائم میں شادی اچھی نہیں لگتی ائی مطلب سب سے اچھی شادی مجھے لگتی ہے مطلب جو دسمبر جنوری رہتا ہے نا وہ ٹائم بہت اچھا رہتا ہے جتنا ہیو بھی کپڑا پہن لو کو فرق نہیں پڑتا مطلب ٹھنڈی نہیں لگتی ہے نا
یہ بھی ہے ہاں مطلب بھائی دسمبر جنوری کے ٹائم کا شادی جو رہتا ہے ٹھنڈا رہتا ہے تو مطلب ہم لوگ کے لیے بھی اچھا رہتا ہے بلیزر پہن لو پھر کوٹ پہن لو جیکٹ پہن لو جو ہاں کوئی مطلب وہ فسی جٹانی ہوں
ان کو بھی ہیوی کپڑے پہننے پڑتے ہیں شیروانی پہنو دلہن کو بھی نئے نئے کپڑے میں تو ویسے ہی بہت گرمی لگتا ہے
اور اوپر سے کیا نام ہے ہر کہیں تو اے سی لگی رہتی نہیں ہے جو آپ گرمی میں ہر کہیں مطلب اگر گرمی مان چلو اس کا شادی ہو تو تو اے سی رہتا ہے نہیں ہوٹل کے اندر رہے گا ہوٹل کے باہر تو نہیں رہے گا تو وسے میں دقت آ جاتی ہے
صحی کہا آپ نے تو وہی ہے لیکن
ہوں
تو جی
ہاں بولیے
کیونک کیا رہتا ہے نا کہ جیسے جوولری پہننا یہ پہننا وہ پہننا بہت پرابلم ہونے لگتا ہے اور یہ کیا رہتا ہے جیسے ٹھنڈی میں ہوتی ہے جتنا بھی پہن لو میک اپ کرو میک اپ سے مطلب پسیینہ چلنے سے میک اپ تو خراب ہو جاتا ہے تو ٹھنڈی میں کیا رہتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو ھٹی کی شادی بہت اچھی ہے بہت انجوائے کرتی ہوں میں اور سب سے اچھا پتتا ہے کیا کھانا بھی نہیں خراب ہوتا ہے جو بچ جاتے کھانے اس کو رکھ دو
ہ اور ٹھنڈی میں گرم گرم کھانا وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے
وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے
اور گرمی میں گرم گرم کھانا اور نہیں کھایا جاتا
صحیح نما جیسے گرمی میں شادی کرنا دوپہر میں کھانا بنائے رات تک ہوتی ہو تو خراب ہونے لگتا ہے اور یہی ٹھنڈ میں کل ہو کے بھی کھانا تو کچھ نہیں ہوگا خراب
اور اتنا سارا کھانا اسٹور بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ فش کپڑا رہتا ہے نہیں ہے تو کہاں کریں گے اس کھانا ہی مطلب نارمل چولہے پہ نہیں بنتا ہوا وہ تو کس پ بنتا ہے اینٹ وغیرہ کے مٹی والے چولہے میں بڑے والے چولہے میں بنتا ہے
صحیح کہا آپ نے اور کیا کھانا بچی ہی جاتا ہے شادیوں کا تو اس کو فریج میں کیسے رکھو اس کو باہر بھی ایک دو دن رکھ دو ایک دن کم سے کم رکھ لو پھر اس کے بعد سب کو بانٹ دو تو وہ بھی ٹھیک رہتا ہے نہیں تو گرمیوں میں کیا ہے لاؤ اس کے بعد ترنت خراب ہونا شروع ہوتا ہے اور رشتے دار پریوار کو دو ہاں وہی بات ہے اور رشتے دار پریوار کو تو تو وہ بھی شکایت کرنے لگتے ہیں کہ خراب دے دیا ارے خراب نہیں دیا وہ تو گرمی کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے
خیر رشتے داروں کا تو کام ہی رہتا ہے شکایت کرنے کا
صحیح صحیح کہا آپ نے ابھی تو میں ایک شادی میں گئی تھی کزن کی شادی میں تو میں نے اتنا پیارا کپڑ کپڑا خریدا اور مجھے مطلب وہی ہے کہ کپڑے خریدو تو پہنو تو بہت اچھا لگتا ہے لڑکیوں کو تو یہی ضرورت ہے
ہاں
کرنا بہت پسند
کس کو پسند نہیں ہے اچھا دکھنا
صحیح ہے صحیح کہ
توی ہے کہ مطلب بی اور آج کل وہ میں نے دیکھا ہے کہ کیا نام ہے شادی ہوتی ہے برائی مطلب وہ دلہا دلہن جو رہتے تیار ہوتے اب وہ دلہے کی بہن بھی دلہن کی طرف تیارجھے میں نے ریل دیکھی آج کل ے تو دیکھ کے بڑا وہ لگتا ہے کہ بھائی شادی کے دن کسی اور کے اسپیشل دن کیوں چھیننا
ہ ہاں بائی نا جیسے ایک لڑکی کی شادی ہو چکی ہے بہن کی اور دوسری ہو رہی ہے وہ اپنے ہی شادی کا سیم لہنگا سیم جولری سب پہن کے چلی آتی ہے ایسا لگتا ہے کون دلہن کون دلہن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے
ویسا نہیں کر اگر آپ کو لہنگا بھی پہننا ہے اپنی شادی کا کچھ اس ٹائپ کے اسٹائل سے پہنو کہ آپ لگو نہیں برائڈ
ہاں وہی ہے اور ایک شادی میں میں گئی مجھے دیکھ کے لگ رہا چار چار لوگ شرارہ وہ بھی ایک دم بالکل برائٹ جیسا سدارا پہن کے اب میں سوچ رہی ہوں کون برائڈ ہے کون برائڈ ہے پھر مجھے پتا چلا جو اسٹیج پہ بیٹھی ہے اور اسٹیج پہ بھی پتا ہے وہ جو چیئر رہتا ہے نا برائڈ کے بیٹھنے کا اس میں دو دو لوگ ہی ویسی کپڑے پہن کےیں کنفیوز کے کون ہے برائڈ پھر کسی نے بولا وہی بات ہے ویڈیو یہ سب بھی بنتا تو اچھا نہیں لگتا پھر صحی بات صحی بات ہے لڑکوں کا تو تو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکی تو سب ایک جیسا پہن لیتے پر لڑکیوں میں سمجھ میں آ جاتا ہے
میں نے دیکھا ہے جو بھی کہ لڑکے بھی شیروانی پہن کے آتے لیکن جو دلہے کا شیروانی رہتا ہے اس سے کلر الگ رہتا ہے تو پھر وہ الگ رہتا ہے جیسے دلہے کا تو وائٹ کلر کا ہی جنرلی پہنا جاتا ہے تو اس سے الگ کلر کی پہن کے آتے ہیں اوربدلہ کا سمجھ میں آیا تو اس الگ سے وہ پگڑی وغیرہ جو بھی بہن کے رہتے مطلب اس میں شادی ٹائم ولیمہ ٹائم بھی س میں نے دیکھا ہے دلہا کے ٹم دلہا کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا لیکن دلہن کے ساتھ میں نے بہت بر بےا ایسا ہوتا ہے
ہوں کیا ہے کہ میک اپ بھی سب ایک دم بالکل بہت اچھا کرتے ہیں بہت تو وہ کیا ہے دلہن میں اور مطلب ایسے اس میں سب کچھ فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے لوگ کئی بار کنفیوز ہو جاتے ہیں
ہاںاں وہی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کے خاص دن کو نہیں برباد کرنا چاہیے
آج کل تو ریلس میں وہی آتا ہے کہ مطلب دلہلہن کی طرح تیار ہو کر کے اس کا دن خراب کر دیا
ہوں
لیکن وہ دلہن کہاں بول پاتی ہے اس ٹائم پہ بھلے ہی بعد میں بولے کہ تم نے ایسا کیوں کیا میری شادی کیوں خراب کر دی
لیکن پھر بعد میں بولنے کا مطلب نہیں بنتا نا مطلب مطلب نہیں پتا
تو یہ ان کو سوچنا چاہیے نا جو کرتے ہیں ایسا کہ نہیں کرے
ایتھکس رہنی چاہیے کے اندر
کسی کا مطلب اسپیشل ڈے خراب نہیں کرنا چاہیے
ہ ج بہت سارے لوگ ہیں ہاں
اج کل تو شادیوں میں دیکھتے ہیں بہت سارے فنکشن جیسے مطلب ایک وہ ہو گیا ہے مطلب لڑکی بالکل ڈانس کرتے ہوئے آ رہی ہے اسٹیج پہ یہ سب بہت عجیب لگ ہے آج کل کی شادیوں میں ایسا لگتا ہے شادی نہیں ایسا لگتا یہ بھی ٹی وی پکچر کی طرح ڈرامہ چل رہا ہے
بھائی اپنے شادی والے دن کو یادگار بنانے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے
ہوں پر اچھا نہیں لگتا نا یہ سب دلہن کا خوبصورتی جتنا ہے مطلب اس کے یہ میں ہی ہے مطلب پردے میں ہے مطلب اچھا لگتا ہے ایسے ڈانس کرتے ہوئے آنا یہ سب نہیں اچھا لگتا تو دیکھنے میں بھی نہیں اچھا لگتا ہے لوگ پھر بعد بھی بنانے لگتے ہیں
ٹرینڈ بن گیا ہے جو نہیں کرتا ان لوگ کو سوچتے کہ ان لوگوں کے پاس لگتا زیادہ پیسہ نہیں ہے تو پھر یہ لوگ وہ نہیں ایسے ویسے کر کے سوچتے ہیں ل
ہوں
کیا ضرورت ہے اتنے دکھاوا کرنے کا
ہوں صی ہے
جب سمپل طریقے سے آپ کا دن وہی پیسہ آپ بچا کے کہیں گھومنے چل رہے ہو کہیں اچھی جگہ لگا لو جہاں پرس آپ کو اپ مجھے تو یہ بھی چیز اچھی نہیں لگتی جیسے کہ مطلب پورے دنیا بھر کو وہ دینا انویٹیشن دینا اتنے سارے لوگ کو کیا لانا اس میں سے آدھے سے زیادہ رشتے دار تو ناراض رہتے شادی میں
سی گ
ہاں میں تو سچتا شادی ایسے مطلب جو خاص خاص لوگ ہیں ریبی لوگ جیسے باہر کے دیشوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم لوگ آتے جو قریبی قریبی بھلی رشتے دار لوگ کو وہ لوگ نہیں بلاتے لیکن جو ان کے دوست وغیرہ رہتے ہیں ان کو بلا کے کرتے شادی مجھے وہ چیزیں بڑی پسند ہے کہ مطلب جو لوگ خوش ہیں تمہارے ساتھ ان لوگ کو بس بلا رہ ہو
صحیح بولا آپ نے ویسے ہی کرنا چاہیے مجھے تو لگتا ہے
مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ کہ بہت سارے رشتے دار تو بھائی ہر چیز میں وہ نقتہ نکالنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیا یہ کیا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا
وہ تو رشتے دار تو کبھی خچش ہی نہیں ہوتے
ہوں یہی بات ہے
ہوں
ہوں چلی
چلیے پھر ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ حافظ